ہلو ر
وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو
جی جی الحمد للہ میں بھیھی ٹھیک اور بتاؤ گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
جی جی الحمد للہ بھائی اور بتاؤ بھائی
ہاں بھائی اچھے سے ہوں تو کیا کر رہے تھے اب آپ اٹھے کچھ کھانا وانا کھا لیا
جی جی بھائی میں اٹھ گیا چائے بھائی پی لی میں نے تو جو موسم بڑھیا ہو رہا تھا بارش ہو رہی ہے باہر سے
ہاں بھائی جان بارش ہو رہی ہے باہر سے تو میں نے سوچا اسی بات کر لیتے ہیں پھر ہے نا اچھا ٹاپک
ہاں بھائی ٹھیک ہے
ہاں تو بھائی م بھائی میرے موسم ہماری زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے ہر دن جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے موسم کا اثر محسوس ہوتا کرتے ہیں تو کبھی دھوپ ہو تی ہے کبھی بارش ہوتی ہے کبھی ٹھنڈی ہویں چلتی ہے اور کبھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو موسم صرف ہماری سہولیت یا تکلیف کا سبب نہیں بنتا میرے بھائی بلکہ ہماری صحت تعلیم صفائی سفر اور مطلب کہ معیشرت پر بھی اثر ڈالتا ہے تو ودر سے مراد کسی جگہ کی ہوا ہے تو درجہ حرارت بارش دھوپ اور نمی کی مطلب کہ صورت حال ہے تو موسم ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے اس لیے ہم مطلب یہ کہتے ہیں کہ موسم قابل تبدیل چیز ہے ہے نا
جی جی بھائی تو جی جی بھائی جی موسم وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کل تک کتنی گرمی ہو رہی تھی یہاں پہ تو رات میں جو ہے موسم چینج ہو گیا ابھی جو ہے بارش ہو رہی ہے ابھی جو ہے وہ راحت سی محسوس ہو رہی ہے باہر سے ٹھنڈی ھ ٹنڈی ہا ہے اور رحت سے محسوس ہو رہی ہے اور خاص طور اگر میں آپ کو کشمیر کی بات بتا دوں تو کشمیر میں تو یہ ایسا چلتا ہی رہتا ہے تبھی ا ہوگا تیز دھوپ ہوگی تو کچھ ٹائم میں ہی جو ہے موسم جو تبدیل ہوگا بارشیں ہوں گی ہوائیں ہوں گی یہ چیز تو ہے کشمیر میں مجھے لگتا ہے یہ ایسا جو ہے وہ کشمیر میں ہی ہوتا ہے زیادہ تر اگر میں باہر کی بات کروں تو وہاں پہ ایسے جو ہے اتنی جلدی موسم چینج نہیں ہوتا تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے اس میں
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ موسم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں تو کچھ دن دھوپ والے ہوتے ہیں کچھ آ مطلب کہ جہاں آسمان صاف ہوتا ہے کچھ دن بادل چھائے رہتے ہیں کبھی تیز بارش ہوتی ہے جو زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے مطلب کہ سردیوں میں ٹھنڈی ہوا اور دن ہوتی ہے جبک گرمیوں میں درجہ حرارت بہت ہی بڑھ جاتا ہے تو موسم انسانی صحت پر بھی مطلب کہ بہت اثر ڈالتا ہے تو اچھا موسم انسان کی تازگی اور
جی
مطلب کہ خوشی دیتا ہے تو جب موسم تبدیل ہو تو لوگ زیادہ مطلب کہ ایکٹیویٹی اور خوش رہتے ہیں تو لیکن بہت زیادہ گرمی یا سردی صحت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے تو گرمی میں درجہ حرارت مطلب کہ ریشن اور ہیٹ اسٹروک کا خطرہ ہوتا ہے جبک سردی میں مطلب کہ نزل زکام اور دوسری بیماریاں بڑھ سکتی ہے تو مطلب کہ کسانوں کے لیے موسم کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے مطلب کہ کھیتی باڑی کا دار و مدار موسم پر ہوتا ہے اگر وقت پر بارش نہ ہو تو فصلیں اچھی اگتی اچھی اگتی ہے اگر بہت زیادہ بارش یا خوش کی ہو جائے تو فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اسی لیے کسان موسم کی مطلب کہ پیش ہو گئی کی بہت ہی اہمیت دیتے ہیں ہے نا
جی جی صحیح فرما رہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ موسم کی تبدیلی جو ہے نا انسانی صحت کے سان روزمرہ کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل جو ہے وہ دھوپ جتنی تھی وہ جو ہے وہ کسان جو کسان پریشان تھے وہ بول رہے تھے یار بارش بارش ہونی چاہیے فصلوں کا نقصان ہو رہا تھا گرمی سے تو ہاں جیسے کہ آپ نے بھی بتایا تو ابھی بارش ہو رہی ہے تو کسان بھی خوش اور لیکن بارش بھی بہت ضروری ہے فصل کے لیے اگر بارش نہیں ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کچھ فصلیں وصلے اگ پائیں گے صحیح سے اور کچھ جو کچھ کسان جو ہے کچھ وہ کھیتی باڑی جو ہے وہ اسی بارش کے موسم میں کی جاتی ہے کیونکہ ہاں اس کے لیئے جو ہے وہ پانی بہت ضروری ہوتا ہے تو بارش پانی کا جو ہے وہ اہم ذریعہ ہے اور زمینوں کو زرخیز بناتی ہے نا
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ موسم سفر پر بھی اثر ڈالتا ہے میرے بھائی تیز بارش آندیا یا برف باری کی وجہ سے روڈز بند ہو سکتے ہیں اور فلائٹس بھی مالک متاثر ہو سکتے ہیں تو اسی لیے سفر سے پہلے موسم کا حال مطلب کہ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے تو آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم موسم کی معلومات آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں موبائل فونس ٹی وی اور انٹرنیٹ پر ویدر فوڈ کاسٹ موجود ہوتے ہیں تو اس سے لوگ اپنے مطلب کہ روزمرہ کام اور سفر کی بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں تو موسم اور انوائرمنٹ کا گہرا تعلق ہے میرے بھائی اگر ہم مطلب کہ درخت کاارٹ د اور انوارمنٹ گ کو نقصان پہنچائے تو موسمی تبدیلیاں بڑھ سکتی ہے تو اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور فطرتی ماحول کی حفاظت کرنی چاہی
جی جی جی جی صحیح فرما رہے ہیں اپ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا تو آج کل جو ہے نا وہ موسم غیر معمولی طور پر تبدیل ہو رہا ہے جس کو ہم انگریزی میں کہك سے وہ گلوبل وارمنگ تو جو وقت پر اگر وقت پر جب بارش ہو ہونی چاہیے تھی تب نہیں ہو رہی ہے جب گرمی ہونی چاہیے تب نہیں ہوتی ہے تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو سردی کا موسم جب آتا ہے جس کو ونٹرس بولتے ہیں تب کیا ہوتا تھا کہ تب برا فرب ہو رہی تھی ہوتی تھی بٹ کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا برف بھی نہیں ہو رہی ہے نہ ہی بارش ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے سردی کے موسم میں یہ جو ہے وہ زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے ا چیزوں میں جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے فصلوں میں ہو گیا یا یا باقی چیزوں میں بھی نقصان ہوتا ہے صحت بھی خراب ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہے اور اور مجھے لگتا ہے باری جو ہے نا بار اللہ تعالی کی رحمت جو ہے مجھے لگتا ہے یہ دول مٹی بٹی جو ہے اس گرمی کی وجہ سے جو اٹھتی ہے تو اس سے بھی جو بہت سارے نقصان ہیں اس سے کھانسی ہوتی ہے یا باقی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہمارے پھیپھڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں تو بارش کی وجہ سے جو ہے وہ کم ہوتا ہے
ہاں بھائیان تو تو کلائمیٹ چینج بھی آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کی مطلب کہ علاقوں میں گرمی بڑھ رہی ہے گلیشئرس بگڑ رہے ہیں اور غیر معلومی بارش ہو رہی ہے یہ تبدیلیاں ملک کہ انسانی زندگی اور مطلب کہ جانوروں دونوں کے لیے چیلنج بن رہی ہے تو ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے باہر کا موسم پولوں اور ہریالی کا پیغام لاتا ہے گھر مطلب کہ گ گرمیاں چھٹیوں اور پھولوں کا موسم ہوتا ہے تو مطلب کہ خیز ہمیں فطرت کے تبدیلی کا احساس لاتا ہے اور مطلب کہ سردیاں سکون اور ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے تو ہمیں کیا چاہے کہ ہمیں ہر موسم کی مطلب کے مطابق اپنی زندگی کو مطلب کہ منظم کرنا چاہی گرمیوں میں زیادہ پانی پینا چاہیے اور سردیوں میں گرم کپڑے پہننے چاہیے اس طرح بارش کے موسم میں ملک ا احتیاط کرنا چاہے تاکہ بیماریوں سے بچ سکے مطلب کہ آخ م میں می باس یہی کہنا چاہوں گا کہ موسم اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے یہ ہماری زندگی کو متاثر کرتا ہے اور ہمیں فطرت کی قدرت کا احساس دلاتا ہے تو ہمیں انوائرمنٹ کی حفاظت کرنی چاہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اچھی اور صحت مند موسم سے لطف انداز ہو سکے چنگی ہے ن بائی
جی جی جی جی صحیح فرما رہے اب جو ہے موسم کی تبدیلی جو ہے وہ قدرت کا کا نظام ہے بھائی اس میں کیا کر سکتے ہیں تو ہر موسم جو ہے نا انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے تو موسم کے مطابق موسم کے مطابق ہی ہمیں جو ہے وہ ذا اور لفاظ بدلنا صحت کے لیے ضروری ہے اگر میں آپ کو بتا دوں گرمی ہو رہی تو اس میں تو ہمیں وہ سرد کپڑی ہی پہننی چاہی ہے نا تو جس میں ہم اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھ سکیں ابھی اگر میں آپ کو بتا دو ابھی تو ہے وہ ٹھنڈی ہے وہ ابھی سردی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی ہمیں جو اپنے آپ کو اچھی اچھے سے ہمیں ڈٹکنا چاہیے اور اچھے کمرے لگانے چاہیے کیا تاکہ ہماری صحت خراب نہ ہو تو مختلف موسم مختلف پھل اور سبزیاں لے کر آتے ہے نا یہ اپنا اپنا وقت ہوتا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں ہے نا اپنے اپنے حساب سے سے اپنی اپنی سیزن کے حساب سے ج وہ پھل سبزی ہےب وہ اگتی ہے نا
ہاں بھائی جان تو بھائی مطب کہ ویدر کی اہمیت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ جانوروں اور پہاڑوں کی زندگی بھی مطلب کہ موسم سے متاثر ہوتی ہے بہت سے پرندے موسم کے مطابق ایک ہی جگہ سے دوسری جگہ بک ہجرت کر ہیں تو اسی طرح پہاڑ پہاڑ بھی مختلف موسموں میں پھول اور پھل دیتے ہیں تو اگر موسم میں لیک غیر معلومی تبدیلی آ آ جائے آ جائے تو ان کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے تو موسم ہمارے موڈ اور جذبات پر بی ایس ای ڈالتا ہے تو جب آسمان صاف ہو اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو انسان زیادہ خوش اور پر سکون محسوس کرتا ہے تو بارش کا موسم کے لوگوں کو پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ فطرت کی خوبصورتی اور مطلب کہ زیادہ مطلب کہ زیادہ نما کرتا ہے تو کچھ لوگ سردیوں کو پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ گرمیوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو اسکولوں اور کالجز کی سرگرمیاں بھی موسم سے متاثر ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ گرم ں سردی میں اسٹوڈینٹس کو مطلب کہ مختلف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اسی لیے کئی ملکوں میں تبدیلیاں مطلبک ادارے موسم کے مطابق اپنا شیڈول ترتیب کرتے رہتے ہیں ہے نا تو اسی کے ساتھ آپ سے بات کر کے کہ بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ ہماری بات آگے بھی ہوتی رہے گی اور آپ ان باتوں کو آگے بھی پہنچاؤ گو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مطلب کہ وہ متاثر ہو سکے ان کو بھی پتا چل سکے موسم کے بارے میں چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ